ہلو
ہیلو دیک وعلیکم السلام جی جناب بتائیں
بس اللہ کا شکر آپ بتے
جی الحمد ال للہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے جی جی
اور بتایا وہاں کیسی گرمی ہے
ارے گرمی نہ پوچھی ہے بھائی بہت زیادہ گرمی ہے بارش ہو نہیں رہئی ہے بارش کا موسم ہے لیکن لگ رہا ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے
اچا ٹھیک اوکے اوکے
اچھا
اور بتائیے آپ اور بتائیں آپ گرمی کے بارے میں کچھ وہاں کیسا گرمی ہے ہیلو ہلو
ہیلو آ رہی آواز ہلو ہاں ت پاپا فون لگا رہے تھے پچھو نا اکا ایکولی جی اور کھانا پیا ہو گیا
اور بتائی اب وہاں کیسی گرمی ہے
ارے بھیا بہت گرمی ہے اپ بہت زیادہ اتنی بھی تحاشا گرمی یہاں پہ عمس
ٹیمپریچر کتنا ہے وہاں
دھوپ ٹمپریچر یہاں کا ہوگا چالیس چالیس بیالیس ہوگا
اوکے اوکے گرمی کے بارے میں بتیا ہاں آپ بتے گرمی کے کے بارے میں کچھ وہاں
ہوں جی کیا بتائائے
گرمی کے بارے میں وہاں کچھ بتایا بارش پڑ رہی ہے کیا
جی آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی
آواز نہیں آ رہی ہے
آواز آ رہی ہے لیکن
ہاں کیا لیکن
آواز کھڑ خڑا آ رہی ہے آپ کی آواز آواز صحیح نہیں آ رہی ہے آپ کی ہلو انٹرویو ہوا تھا جی جی بتائیے
ہاں
اور بتائیے آپ کے والدین کیسے ہیں ک اور آپ کے بچے اچھے ہیں
ہاں پڑھ پڑھتے ہم پڑھتے
اچھا اچھا آپ پڑھتے ہیں
یس یس
جی جی کیا پڑھ رہے ہیں آپ
میں بھی اسکول کا کام کر رہا ہوں
اسکول کا کام کر رہے ہیں
ہاں ٹویلتھ ہے
اچھا ٹویلتھ میں ہیں آپ
ہاں
کیا کیا سبجیکٹ لیے ہیں آپ
آرٹس
وہ سو آرٹس لے ہیں تو اس میں کیا آگے کیاپ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے
بس بزنس مین
کیا تیاری کر رہے ہیں آئی ایس پی سی ایس کی تیاری کریں گے آپ
ہاں ہاں
اچھا اچھا تو اس میں جی کھانا پینا سے فارغ ہو گئے ہم لوگ ہو پوچھ لو کہ بتا رہے جی کھانے پینے سے فارغ ہو گیا ہیں بس
اور بتائیے آپ سوشل میڈیا تو یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں
ہم سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے ہیں
تو یہ موبائل کیا ہےوشل میڈیا ہی ن ہے
ہم سوشل میڈیا یوز نہیں کر رہے صرف واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ کرتے اور کچھ
جی یہ واٹسپ وغیرہ سب وہی ہے اس کے آپ فائدے نہ نقصان بتا دیجے کچھ فائدے بتا دیجیے کچھ نقصانات بتا دیجیے
فائدہ کیا ہے اس میں فائدہ تو کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا میں بس آپ نے بس آپ نے کام پر فوکس کرے اپنے بکس پر فوکس کرے اور کیا
اچھا تو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ج کہیں کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہوگا کچھ کہیں آپ اٹکتے ہوں گے کوشچن نہیں بنتا ہوگا تو آپ موبائل میں دیکھ لیتے ہوں گے نا آپ کو ترنت آنسر مل جاتا ہوگا آپ کو
ہاں وہ تو ہے وہ وہ تو ہم گوگل گوگل کو دیتے ہیں اور کچھ
تو وہی تو جی جی تو آپ اس کے اس کے فائدے ہوئے نا آپ کو آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں آ کو وہ فائدہ ہوا
نہیں نہیں ہم آن لائن شاپگ نہیں کہتے ہیں
اچھا آن لائن کچھ تو مگاتے ہوں گے
نہیں نہیں ہم دکان پہ سیدھے جاتے ہیں جو بھی لانا ہے وہ تو کہاں پہ لائیں گے ہم
اور آن لائن پیمنٹ آن لائن پیمنٹ ومنٹ کرتے ہوں گے جو
ہاں اور بتائیے آپ آپ کیا کہتے ہو
جی میں میں بزنس کرتی ہوں
کیا بزنس کرتی اور
جی ہمارا الیکٹرانکس کا بزنس ہے
ٹھیک کیسے چل رہا ہے کام
ابھی تو کم ہے اس سمے کام کام نہیں ہے ڈاؤن ہے اس سمے
ف
تو اس کے بعد ابھی ایک نئی شاپ ہم لوگ کی اوپن ہو رہی ہے سن سنڈے کو
س
ہاں تو اسی میں تھوڑا سا ہم لوگ مصروف تھے
جا ٹھیک آ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہو
سوشل میڈیا تو آج کل ہر کوئی یوز کر رہا بھیا
نہیں ہم نہیں کر رہے
یہ موبائل بھی سوشل میڈیا کا ہی ایک حصہ ہے بھائی
ایک ایک حصہ ہے سوشل میڈیا کا بٹ ہم مت کرتے ہیں ہم یوز ہم یوز کرتے ہیں واٹسپ
آپ آپ ہی بتائیے آپ واٹسپ یوز کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں سے کنیکٹ رہتے ہیں رشتے داروں سے کنیکٹ رہتے ہیں ان سے ویڈیو کالنگ کرتے ہیں جو وید میں رہتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں یہ سب فائدے ہیں نا اس کی سوشل میڈیا کے
یہ یہ سب فائدے تو ہے نا
جی جی ہاں اور کیا بولتے ہیں سب گھر بیٹھے آپ کو سب خبر خبریں ملتی کہاں د اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے فائدے ہیں کہ نہیں ہے
جی ہاں ہمار ہمت چلاتے ہیں
ارے بھیا چلاتتے نہیں تو ٹی وی ٹی وی موبائل سمیت تو آتا ہے سوشل میڈیا پ جی جی کہاں رہتے ہیں آپ ہیں کہاں کے بھائی
ہم کشمیر سے
اچھا کشمیر سے ہیں آپ اچھا اچھا کشمیر تیجق چارا اس وقت
آ
اس سمے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے کشمیر میں
ہاں ہاں
لوگ لوگ پڑھ رہے ہیں اچھاب
ہاں ہاں وہاں کےو یہاں کے لوگ اچھا پڑ رہے ہیں
جی جی اور یہ بتائیے آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ کیا یہ ہم لوگ ادھر تو آتے ہیں انہیں کپڑے وپڑے والے آتے ہیں کشمیر سے تو کیا وہاں پہ بنتے ہیں کیا ٹھنڈ مطلب یہ گرم کپڑے بنتے ہیں وہاں پہ
ہاں ہاں ہاں یہاں ہاں ہاں بنتے ہیں نا
اچھا اچھا شال سویٹر وغیرہ سوٹ وغیرہ سب آتے ہیں وہ ہم لوگ لی ہر سال لیتے ہیں
ہاں ہاں یہاں بانتے ہیں
جی جی کشمیر سے ہی آتے ہیں ہمارے ہاں ایک ایک آ رہے ہیں ہمارے یہاں بہت سالوں سے آ رہے ہیں سترہ اٹھارہ سالوں سے سارے مریا
ٹھیک ٹھیک
جی کشمیر سے ہی آتے ہیں وہ تو ان سے ہی ہم لوگ لیتے ہیں کپڑے وغیرہ ٹھنڈ میں ہی آتے ان لوگ آپ لوگ وہ ٹھنڈ علاقے میں رہتے تو آ لوگ کو ٹھڈ ہی زیادہ گرمی تو بالکل لوگ فروری میں یہاں سے چلے جاتے بولتے یہاں بہت گرمی پڑتی ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں گرمی ہاں گرمی میں چلے جاتے ہیں لوگ ٹھنڈ بس میں یہاں رہتے ہیں اکتوبر میں آتے ہیں اور فروری میں چلے جاتے ہیں جی
کپڑے تو اچھے ہو گئے نا
جی
کپڑے کاس چ ہے نا یہاں کے
بہت بہت اچھے کپڑے وہن ا کشمیر کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں کشمیر یہ کپڑے بھی بہت اچھے وہاں کا جو پہاڑی وادیاں وہ سب بہت اچھی ہے وہاں کشمیر کی
ہاں
جی ہم لوگ کو تو بہت مان ہے کشمیر گھومنے کا لیکن وقکتی نہیں ملتی کہ انسان تھوڑا سا وقت نہیں
یہاں آنا چاہ آپ کو یہاں آنا چاہیے کشمیر میں تو آنا چاہے
جی جی ان شاء اللہ دیکھیے کبھی آئیں گے تو کشمیر ضرور گھومنے آئیں گے
انشاء اللہ
جی لیکن تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کشمیر آنے میں کچھ نہ کچھ وہاں پہ کچھ کچھ گھٹنیں ہو جاتی ہیں کچھ نہیں تو اس میں تھوڑا س سا من تھوڑا سا سہم جاتا ہے
ہ ٹھیک ٹھیک
جی وہ سب چیزیں ہیں
بٹ کشمیر میں مزہ بہت ہے
کیا بولے
م کشمیر میں مزہ بہت ہے
ہاں ہاں بھیا ہے نا وہ تو کیونکہ قدرتی چیزیں ہیں نا وہاں پہ سب کوئی آرٹیفیشیل چیزیں نہیں ہے سب اللہ تعالی کی بنائی ہوئی قدرتی چیزیں قدرتی دین ہے وہاں پہ
یس
ہ
اور اور بتائیے آپ بزنس کے بارے میں
بجنس ہم لوگ جی جی بزنس ہم لوگ کا بزنس ہم لوگ کو بزنس چاہیے بھائی
میں نے سوچا کہ میں بھی کروں گا کیا آپ کچھ بتائیے کیسے کریں گے کیا کریں گے
ابھی تو آپ آپ کتنے سال کے ہیں ابھی آپ
ایٹین
ہاں توبھی آپ آپ کو کیا بولتا ابھی تو آپ ایجوکیشن کریے پڑھیے کم سے کم گریجویشن تو بہت ضروری ہے دیکھیے آپ کو بزنس بھی کرنا ہے نا تو اس میں گریجویشن بہت ضروری ہے
اوکے
ہاں جب آپ پڑھیں گے نا تو مطلب ا گریجویٹ ہونے کے بعد جو ہے تھوڑا سا آپ کا مائنڈ بھی مطلب کھلے گا آپ اچھی چیزوں میں مطلب فرق سجھ پائیں گے آپ کو بزنس کرنا ہے تو آپ ایم بی ا کریے ایم بی اے وغیرہ کریے تو آپ کو اس سے مطلب فائدے ہوں گے آپ کو بزنس کرنے میں ہے نا جی چل اور آپ کی آپ کے آپ کی کتنی آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں
ہ ہم بھائی دو ہے
اچھا بن
ا بہن کوئی نہیں ہے
اچھا اچھا دو بھائی تو آپ کےھ آپ سے چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں
میرے سے چھوٹا ہے
اچھا اچھا چلیے پڑھنے پڑھائی میں دھیان دیجے پڑھیں گے تو کہ پڑھنے سے سب ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں پڑھائی میں کوئی بھی مطلب ک پ ہی نہیں ہے نا اس میں پھر آپ پڑھیں گے تب بزنس بھی اچھا کر سکتے ہیں نوکری بھی کر سکتے ہیں ا پڑھیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا جی کیونکہ ہماری بیٹی بھی دسویں میں ہے اس سال
دسمی پرڑتی ہے
جی
اللہ اس کو کامیاب کرے
جی آپ کے یہاں بارہویں بورڈ ایگزام ہوتے ہیں
ہاں ہاں
اچھا یہاں بھی ہمارے یہاں بھی دسویں بارہویں جی چلیے ٹھیک ہے نا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ کتے ٹھاک ہے ت کا تو